السلام علیکمھ السلام علیکم بھائی
وعلیکم السلام ن سبت
کہہ رہے تو بھائی ج نے آپ بتائی آپ
آج سب ٹھیک ہے بھان ن سنائیے کیسا ہے موسم آپ کے وہاں کیسا چل رہا ہے
بارش کی وجہ سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے بڑھیا چل رہا ہے موسم اور زیادہ
بالکل بھائی جان ایسا ہی ہمارے یہاں ہے کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہے کہ کچھ دن پہلے تو اتنی ہارڑڈ گرمی تھی بھائی جان کی بچوں کو نکلنا بہت دلمھ تھا باڑ
تو
کی بچے ترنت بیمار پڑ رہے تھے انہیں دکھانا ہی پڑتا تھا کیونکہ پہلے گرمی بہت آٹتی ت ج جلنے لائق آئی نہیں ابہ نہیں جلتی تو بچوں کو کہاں سے جل نہیں پاتی
ہاں بھ جان یہ بچوں میں کن کاا انفیکشن ڈاکٹر مطلب جانچ کروا رہے تو کون کے نریشن مطب بتا رہے ہیں
ہاں اسی وجہ سے کیوں گرمی آ رہ ہے بھائی جان ان بچوں پہ نہیں جل پا گرمی کو تو اسی وجہ سے تو ہو پا رہا ہے اور کچھ ن ملاوٹ یہ چیز آتی سوچتے بھی انفیکشن ہو جاتا ہے ایکسی ہم اس کو یوز کرتے تھے اس وجہ سے اب تو موسم اتنا ٹھنڈا ہو ہے یہ بارش ہوئی ہے جب سے کہ بہت مست ہوا آ رہی ہے مست موسم ہو گیا ہے اب تو واتاورر بھی بہت دوسرا لگ رہا ہے کی ہم بھی گرامیین ہے بھائی جان گاؤں میں کہتے ہیں تو بہت پ بھی موسم مارے گا ہمیں کھیتوں پر روڈوں پر گھومنے چلے جاتے ہیں صبح شام
ہاں بھائی جان جی لوگ باگ بتا رہے فصلوں میں ن نشٹ ہو رہا فصل یہ بچ گئی کیونکہ بارہ س کم ہو رہی ہے
ہاں جی بالکل کی بارش اس اسی ارس کو بہت کم ہو بتائیے کہ سال بتائیے کہ کم بارہ سو ہو پائے گی اسی وجہ سے کچھ یہ ہے کہ بارش کا اصلی مزہ تو اس میں ہے کیوں بھائی اس وجہ سے ہوتی بارش تو کیک پیڑ پودے ہ گے تو جتنی بارش ہوگیسے ک لگاؤ اپنے جیون میں تو بہت بھی یہ بھی کام ہے اپ جین میں جو
کی لوگ باگ برچ لگا نہیں رہے ہیں ان کو کٹوا رہے ہیں کٹوا دیتے ہیں
کچھ چند پیسوں کے لیے ورچوں کی کٹائی کر رہے ہیں کیا ہو جاتا ہے چلو مان ہیں بھائی جان پیڑ کاٹنے سوکھ جائے تو کٹوا دو یا پھر کوئی اور سمس سے آ رہی ہے تو کٹوا دو ایسے تھوڑی ہے بھ جن کہ کئی پیڑ کراائے اسی کو بھی بیج دیا ا دیا اور یہ ہو گیا اس سے کچھ نہیں ہوتا سا پیڑ ہے یا کوئی پرابلم آ رہی ہے اس سے تو اس کی وجہ مطلب یہ اس اس کے باوجود اس پر پیڑ بھی لگانا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ پیڑ لگا نہیں رہے اور کٹواتے کٹواتے جا رہے ہو
ہاں یہ چھوٹے چھوٹے پیڑ پودے ہیں ان کو کٹوا دیتے ہیں کیونکہ وہ بڑے ہو نہیں پا رہے ہیں ان کو ہوتے ہیں ان کو کٹوا دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے ب بچوں کو زیادہ کٹوا رہے ہیں
ک کی کتنی سسیا آ رہی ہے آج کل لوگوں کو تو آج کل لوگوں کو کتنا ہارٹ اٹیک کی سیا ہے یہ سانس کی سمچ رہی وجہ سے آ رہی ہے کیونکہ وہ کیا ہے کیونکہ آکشن ڈھنگ سے نہیں لے پا رہے بندہ کوئی بھی انسان ڈھنگ سے جب سے آکشن سے پائے گا تو کیا ہوگا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ
سے ہمیں آکسیجن لیتے ہیں جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں ہم تو اس پہ بھی پرکوپ بہت آار پڑ رہا ہے کیکہ جب کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑیں گے تو پیڑ وہ دے ہوں گے نہیں تو اس کوون لیں گے بری لے گ پرتے ہووکر ترت ا ہی اٹیک کرتے
یہ یہ کہ پیڑ پودے لگا نہیں رہے ہیں پیڑوں کو کٹوا رہے ہیں پیڑ پودے لگان میں کٹوا بڑے بڑے پیڑ ہیں جیسے کہ یہ پیپر تھا یہ بڑے بڑے کولر تھا یہ کیونکہ ان پہ بڑے بچے ہیں جو ہے ہے ایٹ ت یہ کٹوا تھی کٹوا رہے ہیں کہ کیا بیٹے وہ ڈول رہے ہیں ان کو جانور ہاں گیدوا کتی ہوئی
مارے ہو آپ صح فھرما رہے ہو جیو جنتو ہیں ان کا نوس ہے جو کا گ ہے اس کو چن لیا گیا
ہاں
اب وہ کہاں پر رہیں گے یہ بتاؤ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہیں گاؤوں میں چیتا گھس گیا کئی باغ آ گیا کئی ٹائگر آ گیا کہیں آپ نے دیکھا شیر آ گیا بئی ج جی مطلب بہت جانور جو ٹ کر رہے ہیں اسی وجہ کی بھائی ج جن جنگلوں کی صفائی کرتا ج رہا ہے جنگلوں کی کٹائی کرتے ج رہے ہیں ان کا نواس استان چھیل لیا گیا تو کہاں پر رہیں گے
ہاں صحیح
یہی ہے کہ بھائی جان تو ہم ادھک سے ادھک پیڑ لگائے اپنے اگر جیون کو ایک ایک انمول جیون ہے ہمارا بھائی جان اس کو ایسے ہی گواہ ہو گی تو کیا ہوگا ج اسسے تو یہی کہ بائی جان کیوںکہ ایک جیون کے پیچھے اپنی خود رہسم ہی ہوتی ہے کیونکہ ہماراری بھی بچے ہوں گے ہمارے بھی بھائی بڑے بھائی چھوٹے بھائی ہوں گے ان سے بھی بھائی کتنا وہ ہوگا نقصان کیونکہ ابھی سے اتنا نقصان چلتا رہتا ہے پیڑوں کے باوجود تو آگے چلے گا کتنا ہوگا
ہاں اور یہد ندی ہیں تالاب ہیں ان میں پانی لوگ روک دیتی ہیں کیونکہ گاؤوں میں بھرا ہے کیونکہ سے باقی گندگی کی وجہ سے نالی روپ رہ ہیں
ہاں یہ بھی یہ بھی صحیح صحیح فرما رہے ہو اس کا کیا ہے کہ جیسے ہم لوگ ہیں آپ ہیں جیسے کوڑا کچڑا ہے اس کو کہئی ندی نالا میں پھینکنا کنو میں ڈالنا اس سے کیا ہے پانی دشت ہو رہا ہے اگر ہم دشت پانی کو پھرے ہم ان سے پینے پانی کو لیں تو اس سے کتنی بیماریاں ہوں گی ہم کو
ہاں
اس میں ہم کوڑا ڈال دیں کچھ کچرا ڈال دیں تو وہ سڑٹ جائے گا کل جائے گا اس میں اور اس سے ہی دوسے ہو جائے گا اس میں کیٹاٹو پڑ جائیں گے پانی کتنا دشت ہو جاتا ہے اسی کو ہم پھر پینے پییں تو ک تو نا آڑے
یہ اس پانی سی بیماری ب ملیریا ڈینگو ہے کچھ یہ مچ مچھر ہے ان میں مچھر کاٹ رہے ہیں بچوں کو کاٹ لیتے ہیں تو بچوں بیمار پڑ جاتی ہیں
پاکستان ہاں آپ نے دیکھا ہو کہئی خالی تان وہیں پ لو وغیرہ کوڑے کوڑا دان کا پرریو نہ کر کے اسی پر کوڑا کچرا ڈال دے دے ہاں کوڑا دان کا پریوگ کر کے بھائی جان کے کچرا پاتر الگ ہوتا تائے کوڑا دان الگ ہوتے ہیں ان میں یہ پریوگ کریں تو بہت اچھا رہےا اور تو جگہ جگہ سے سرک نے بھی بہت بائی جانس سرار نے بھی بہت سسٹم بنا رکھا ہے کہ جگہ جگہ بنا جگہ جگہ کوڑا دان بنا رہا جگہ جہ کچرا پتر بنا رکھے ہیں ان میں پریوگ نہیں کر پا رہے ہیں کچھ سرار کی بھی بائی غطی ہے کہ نگر پالکا کا پریگ کریں تو بہت اچھا رہ گا
ہ
کی نگر پالکا اپنے آپ کوڑے دان کو ٹیمپو وغیرہ آتے ہیں یا کوئی مکس آتی ہے یا کوئی آٹو آتا ہے جو نگر پالکا ہے وہ گھر گھر سے کوڑا لے جاتا ہے ہیں
ارے یہ بھیاان بھیاان یہ پالکا والے ہیں تو نگر پالکا والے خود نوکر نہیں کر رہے وہ لگا دیتے ہیں لوگ باگوں کو ہاں کیونکہ ب کیوں کریں گے پتا کما رہیں
ڈھنگ سے کر ہی نہیں پا رہے ہیں لوگ کیونکہ اس سے بھی بہت ہر چیز ہے بھائی جان کیسے چلتے رہیں گے تو کیا ہوگا اپڑ جیون کو کئی برقرار لیتے جا رہے ہیں تو اس کا تو بہت بےیکار راگ ہے بھائی ہے نا
اسی اسی وجہ سے تو یہ افیکٹ پڑ رہا ہے کہ مطلب بچوں بیمار ہو رہے ہیں اور بزرگ لوگ ہیں بڑے بوڑھے ہیں وہ ان کی سانس کی بیماری چل رہی ہے ٹی بھیی ہیں کئی ہیں ہاں لوگوں نے یہ ویکسین ل یہ ویکسین کا پریوگ کیا تھا وہ ویکسین بتا رہے لوگ واق ٹھیک نہیں ہے ویکسین سے بلااتتا ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے
ہاں جی بالکل کیونکہ جگہ جگہ یہی تار ہو رہا ہے جگہ جگہ یہی دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ صحی ط ڈ سے شھ کھانا نہیں مل پا رہا ہے سب طریقہ سے واتورن نہیں مل پا رہا ہے تو بیمار تو نہ ہی ہے بھائیان
ہ ا یہ پرابلم چل رہا ہے اور پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ٹھنڈے موسم میں یہ چڑیا ہے پچی اڑا کرتے تھے اب کوئی نہیں ہے آب نے آپ کو د دیتا ہے کوئی پچ نہ چ چاٹ نہ کوئی
ہاں ان کی جاتیاں بھی ولپت ہوتی جا رہی ہیں ان کا بھی یہی ہے کہ ان کی جتیاں جولپت ہوتی جا رہی ہیں ہر ٹائم کیا ہوتا رہے گا ایسے ہی چلتی جائیں گی تو
بیڑ بہود کنبا ہوگی نگ ڑ پیڑ پودے نہیں لگاؤ گی تو ایک بات گاؤ بھائی ج بھائی جان کی بچے کیا پر رہے گا
ہاں جی بالکل
پ اپنا گھونسلہ رکھتا تھا گھونسلہ مطلب پیڑ کٹوا دی تو گھونسلہ تھا
اں پر رہیں گے پھر بھیھر
گن س ٹور کن کے کیا رہے ہیں بچارے
ہاں یہی تو وجہ ہے کہاں پر رہ سکتے ہیں پھر بھی
پیڑ پہ رہتی تھی پیڑ پہ انڈا دیتی تھی انڈا دے کر بچہ پیدا کرتی تھی پیدا بچوں کو وہیں پر پالتے تھے کیونکہ وہیں پرانا سنا ل لا تو وہی پر لانا تھا
بالکل
منوس کو ہی
یہ کہ یہ
ج
جی ایک کو تو سوستھ طریق سے رہے شھ طریق سے رہے جسنی مسل سے ان کو چل چلاتے پھرتے رہے تو بہت اچھا رہے گا
ہاں
انیہتا تو اپنے جیون کو ایسے ہی گوا دوؤ گے کیا ہوگا آگے چل کے
بھائی جان یہ میں پڑھوا ہوں یہ یہ چل رہا ہے کاموں میں لیٹرین ہے یہ مطلب گندگی پھیلا رہے ہیں پہلے ہی بڑے بوڑھے کاا کرتے تھے کہ باہر جاتے تھے اپر ان ان پیرا د کیونکہ ونف الیکٹرک ہو جائے گا تو اس کا کچ کرے گا تو اس بدبو پہے گی تو بچوں کو اور بچوں کو کیا بھی آ رہے گ انسان کو بھائیار بیمار
اسی وجہ سے ہے کیونک ایے ہی گندگیھیاتے رہیں گے تو لوگ وغیرہ کیا کہیں گے اور تو کیسے رہ پائیں گے ہم لوگ ہیں سب ویسے تو اچھا ہے کہ ہم سوستھ رہنے کے لیے تو پیڑ پودوں کو لگائائےیں
ہ
جگہ جگہ مطلب پیڑ پودے لگوائےیں اور ہر بندے کو یہی صلاح دیں کہ پیڑ پودے لگائائے اپنے جیون کو سوستھ جاتا ہے تو انتا تو پھر ہمیں مرن کی طرح رہنا پڑے گا
بائی
کیا رہنا ہے
ہاں مطلب یہ ہے کہ پہلے بڑی بوڑھا سوشل جیت رہتی تھی ہند رہتی تھے اب تو ساٹھ ستتر پ نہیں پہنچ رہے ہیں وہ پچاس پچپن پینتالیسس
بہت ہڑ ہو گیا ساٹھ ستر تو بھائی جان پینتالس پچاس میں یہ ڈ اینڈ ہو رہا ہے ہر بندے کا
ہاں
ہ ہاں چلو ٹھیک ہے بھائی جان پھر بات کریں گ نا کچھ کام ہے وہ
ہاں بھائی جان میں آپ سے بات کر کے خوش ہوں
جاں